ہیلو وعلیکم السلام بھائی جان
بجائن کےسو
ج
بھائی جان ٹھیک ہو ہلو
ان کانا کائے بائی جان
ہاں کھانا کھا لیا ہاں ہاں ہاں
اور
آپ کی امی ابو صاحب ٹھیک ہیں
ٹھیک ہے بھائی جان آپ کے میں گی
کا شکر ہے بھائی جان اج صفائی اور بات کرتے ہیں
اوکے بھیا
بجان صفائی اور ہائجین انسانی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے صفائی کا مطلب صرف اپنے جسم یا کپڑوں کو صاف رکھنا نہیں بلکہ اپنے گھر سکول محلے اور پورے ماحول کو صاف رکھنا بھی ہیں ہائجین سے مراد وہ عادتیں ہیں جو ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں بائی جان اور صحت مند زندگی گزارنے میں مدد دیتے ہیں بھائی جان وجہ اسلام میں بھی صفائی کو بہت اہمیت دی دی دیتا ہے ایک مشہور حدیث ہے کہ صفائیس ومان ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صفائی صرف صحت ہی نہیں
ارے سن
ہاں
ا ل بھائی ج نے ار میری سن لو کچھ
ہاں بتائیے بتے
مطلب صفائی کے ساتھ ساتھ ہمیں پیڑ پودوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے بھائی جان کیونکہ اس سے پیڑ پودوں سے ہمیں آکسیجن پراپت ہوتی ہے اور کھانا سوچھ کھانا تاکہ ہمیں شاریر میں تندرستی رہے اور کبھی بیمار نہ ہوں یہ صفائی ہوتی ہے اور ہاتھ دھ کر رہنا چاہیے بھائی جان یہی تو کیونکہ آپ جتنا خراب رہیں گے صاف نہیں رہیں گے صاف صفائی نہیں رکھیں گے س گھر کے پاس کوڑا کچرا رکھیں گے تو مچھر پیدا ہوں گے اور ان سے آپ کی بیماری ہوگی
بالکل بالکل
ہاں بھائی جان وہی تو بول رہا ہیں کانا پھانا ڈھکا ہوا کھاتے ہیں ویسے
ہاں
کھانا پھانا ڈھکا ہوا کھاتے ہیں آپ
سادہ ہی کات ہیں
ہاں بھائی جان اور بتائیے بھآئی جان آپ کے وہاں پر موسم کے بارے میں کچھ
بھائی جان دیکھیے نا آج کے اگر ہم دیکھیں گے اس کی سفائی آپ نے ابھی بیماریوں کا بتایا دیکھیے آج کے دور میں جب مختلف قسم کی بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہے نا صفائی اور ہائجین کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے اگر ہم دیکھے کہ روزانہ اپنے ہاتھ جو ہے ہاتھوں کو دھوئے صاف پانی کا استعمال کرے وقت پر نہائے اور صاف کپڑے پہنے تو ہم بہت سے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں بھائی جان بھائی جان اسی طرح طرح اگر ہم دیکھیں گے گھر اور آس پاس ہاں ہاں
اور بھائی جان ہمارے یہاں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ مطلب جو میں ہر ایک ہر ایک لڑکا پانچ پیڑ لگاتا ہے گاؤں میں اپنے گھرو کے پاس اس سے کیا ہے مٹی کا بھاؤ رکتا ہے بھائی جان اس سے اور آکسیجن کی پورتی ہو اور باڑھ آپدا کی سمسیا کتنی آتی ہے اور جڑی بوٹیوں میں بھی کام آتا ہے یہاں پر ہمارے گاؤں مے تو کام ہے نا وہاں پر مطلب ایک بیماری ہے کینسر ہوتی ہے نا
بالکل
کینسر کے لیے آج کے ایک جڑي بوٹی ہوتی ہے مطلب ہوتے ہے نا مطلب پیڑ پودھے لگانے تو کیسر کم ہو رہے نا اس لیے یہ بھی لگا رہے ہے چاہیے اس سے شریر صحی رہتا ہے اور صبح صبح نیم کی پتی کھانی چاہیے جس سے پیٹ صاف ہو اور کئی چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور فصل وصل کیسی بھائی جان
بالکل بالکل بہت ہی اچھی اپ بلکل اچھی بات فرمائی کہ درخت جو ہے ماحول کو صاف رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے یہ ہوا میں موجود گرض دھوئے اور نقصان دہ گیسز کو کم کرتے ہیں بھائی جان اس سے پولوشن میں کمی آتی ہے اور جو لوگ صحت مند رہتے ہیں بھائی جان شہروں میں جہاں زیادہ گاڑیاں اور فیکٹریز ہوتی ہے نا بھائی جان وہاں درخت لگانا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے درخت جو ہے گرمی کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے بھائی جان دیکھیے نا گرمیوں کے موسم میں ان کا سایا لوگوں کو دھوپ سے بچاتا ہے سڑکوں کے کنارے آگ جو لگے ہوئے درخت جو ہے ہوتے ہیں نا وہ جو ہے سکون عطا کرتے ہیں جو ہے نا بارک اور باغ درختوں کی وجہ سے ٹھنڈے اور خوشگوار لگتے ہیں اگر زیادہ ترخت ہونا تو شہروں کا درجہ حرارت بھی کام رکھتا ہے بھائی جان
صیح بولا بھائی جان آپ
اپنے ابھی ابھی فرمایا کہ درخت زمین کو مضبوط بناتی ہیں
نہیں میں کیا کیا کہہ رہا تھا بھائی جان
ہاں
کھانے میں کیا کیا کھاتے ہو آپ کہاں سے ہو
بس یہی ہم میں ہم زیادہ چاول ہی کھاتے ہیں کشمیر سے ہووں نا
کشمیر سے سیب سیب کھاتی ہوں گی
ہاں
سیب کی فجا کب کٹائی ہوتی ہے بھائی جان
بجہ ابھی نہیں ہوگی ابھی ایک دو دو تین مہینے رعد ہوگی
اچھا بھائی جان مطلب سیب پیڑ سے سیبوں کو کاٹا جاتا ہے یا پیڑ کو ہی کاٹا جاتا ہے جڑ سے
نہیں یار کہ پیڑ پیڑ کو کہاں کاٹ دیا جائے گا وہی سے یہ اتارتے
میںطلب سیب اتارے جاتی ادھر سے
ہاں
ایسا ہوتا ہے مطلب ہیلو بھائی جان
ہاں ہاں
مطلب سیب آنے میں کتنا وقت لگتا ہے پکنے تیار ہونے میں ایک سے ایک سال لگ جاتا ہے پورا
ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے بھائی عنی مطلب ہمارے یہاں تو فصل ہوتی ہیں باجرا گیہوں
اچھا ٹھیک
ہاں مطلب ان کو کیا ہے پشو بھی کھا سکتے ہیں نا انسب لگتے ہیں ان فصلوں کو ایسا ہوتا ابھی باجرہ با ہوا ہے بوائی چل رہی ہے باجروں کی
ٹھیک ٹھیک
اں س بھائی جان مطلب بارش موسم ایسا ہے کہ کبھی بارش ہو جاتی ہے
ہاں موسم تو ہے اس ہوتی ہے نا ہم نے کیا کیا ہے درخت کو کاٹنے لگے ہم اس سے کیا ہوتا ہے کہ موسم بھی نہیں ریتائ ٹھیک
جی تو میں کہنا چاہتا تھا بھائی جان مطلب پرکرتی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں آ لوگ اور اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہوں نتر منتر
کیا نتر
جنتر منتر پر وہ آندولن چل رہا ہے نا ابھی
ہاں بھائی جان وہ تو بالکل مطلب درست مجھے لگتا ہے بھائی جان
بہت غلط ہو رہا ہے ویسے تو
ہاں ب جان
گاؤں کے ساتھ کتنے وہ کر رہے ہیں بقتمی جی لاٹھی چارج کر دیا ن پرار
ہاں ب جا ب جا ہمیں ہمیں ابھی انیں پہ بات کرنا چاہیے کہ درختوں پہ ہی کیونکہ آج کل دیکھیے یہ زیادہ مسئلہ بن گیا ہے انسان کو بھی درختوں سے بہت سے فائدے ملتے ہیں ہمیں پھل لکڑی دوائیاں ربر کاغذ اور بہت سی دوسری چیزیں درختوں سے میں حاصل ہوتی ہیں
ارے بھائی جان مطلب پیڑ پودے لگائے گا نا انسان تو اس کو کوئی روگ نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے دوائی جڑی بوٹی کچھ بھی مل رہا وہ پیڑ پودوں سے ہی پراپت ہوتا ہے کیوںکہ آپ ماںچ سے لاتے ہو اس کی تلی کہاں سے بنت ہے اور آپ پڑھنے جاتے ہو اس کا کاغذ کہاں سے بنتا ہے اسی پیڑ سے کی چھال سے تو بنتا ہے وہ ربڑ بن رہی ہے وہ پیڑ سے بن رہی بن رہی ہے کچھ بھی پیڑوں سے بنتی ہے بھائی جان وہ
بالکل دیکھیے نا بد قسمتی سے بہت لوگ نے جو ہے عمارتوں سڑکوں اور فیکٹریز کے لیے درکت کارڈ دیتے ہیں مگر نئے درخت نہیں لگاتے یہ رویہ فطرت کے لیے نقصان دہ ہیں ہمیں جتنا درا کاٹی جائے اسے زیادہ نئی درخت لگانی چاہیے ہر شخص اس کو ہر سال کم از کم مجھے لگتا ہے کہ ایک درت ضرور لگانا چاہیے دیکھیے وہ جان سپولوںال کالجوں اور آفسوں میں ٹری پلانٹیشن کیمپیننگ چلانی چاہے وج کو بچپن سے ہی درختوں کی اہمیت بتانی چاہیے تاکہ وہ ذمہ داری شہری بن سکے حکومت کو بھی چاہ بالکل
مطلب ہمارے یہاں پر ابھی ایک چتر میں گٹنا ہوئی تھی مطلب ایک لڑکا تھا وہ اس کی آرا تارا ہوتی ہے نا وہ
ہاں
پڑوں کو کاٹ کے نہیں اولو
اچا ٹھیک
وہ مطلب کاٹنے گیا تھا تو پیڑ کو ہی کاٹ رہا تھا
بالکل بالکل اس اسی لیے میں بولتا ہوں نا حکومت کو بھی جنگلات کی حفاظت کے لیے سخت قوانین بنی بنانی چاہیے غیر قانونی کٹائی روکنی چاہیے انہیں
مطلب پیڑ کو کاٹ رہا تھا اس کو سانپ نے کر لیا
اچھا ٹھیک
سانپ نے کاٹ لیا اس کو ساتھ ہی وہ ختم ہو گیا وہیں کی وہیں یہ بھی
اور کیا جو یہ غلط کرے گا اس سے کےساتھ ہی ہی ہوگا
ہاں قدرت کا کرسمہ ہے اللہ نے صحیح کیا اس کے ساتھ
ب آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ در کا زندگی کی بنیادی بنیاد ہیں یہ ہمیں صاف ہوا سایہ پھل دوائ نذکریہ اور بہترین ماحول فراہم کرتا ہے آج کی درخت لگانا کل کی زندگی بچانا ہے وجہ یاد رکھیے آپ سے بات کر کے اچھا لگا امید ہے کہ آگے بھی بات ہوگی دیکھیے اللہ کے حوالے اللہپ
صحیح بات ہے بھائی جان مطلب اس کو ختم کر دیا ساتھ ہی ختم ہو گیا تو اس کو بھی اللہ نے دے دیا دنڈ
بالکل بالکل چلو وہھائی جان اللہ حافظ آ کے بھی بات ہو جائے گی
تھینک یو بھائی جان خیری اللہ